ہلو وعلیکم السلام بھائی وعلیکم السلام بھائی جان اور بھائی جان سب کہہ رہی ہیں آپ
ا اللہ تعالی کی مہربانی ہے بھائی جان سب بڑھیا کھیت میں ہیں اور اللہ تعالی کی ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اپ کے پورے ملک میں اللہ تعالی کی مہربانی بنی رہے اور اپ ایک اچھے اچھے آپ کے اچھے وچار آپ کو آپ کے پورے ملک کو پر مطلب پرواوت کرے تاکہ ہمارے ملک میں امن چین شانتی بنی رہے
وہ تو ہے بھائی اللہ تعالی کی مہربانی بھائی اسی کی وجہ سے جو ہم جو ٹائم سے وعدہ وغیرہ کریں گے تو بھائی اللہ تعالی ہماری جریر سنیے گا بھائی اور آپ کی بھی سنے گا اور آپ کے یہاں امی ابو سب خیریت
اللہ تعالی کی مہربانی ہے بھائی جان سب بڑے کیرت میں ہیں
ہاں تو بھائی آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہو رہا ہے آج
موسم موسم ہماری کل بارش ہوئی تھی اچھی مطلب رات میں اچھی بارش ہوئی تھی ابھی تھوڑی عمس ہو رہی ہے اور اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ایک بار پھر بارش ہوگ جائے تو تھوڑی ٹھنڈک پہنچ جائے بھائی جان
بھائی ہمارے یہاں تو کل بھی بارش ہوئی تھی شام کو ہوئی تھی اور کافی موسم اب بھی بار سونے کا بار سونے کائی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چل رہی ہے بھائی اب تو ایسا لگتا ہے بارش وغیرہ ہو جائے گی کیونکہ جو فصل وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھائی اس ٹائم ہی بی جاتی ہے جو باجرے وغیرہ مکا وغیرہ کی ہوتی ہے بھائی
ہاں تو بھائی جان ہماری طرف پہ کیا ایک مہینے کی فصل ہو گئی تو ان پہ پانی پانی گر نا تو وہت بہت مطلب فصل کو رحت ملی ہے اور کسانوں کے پرتی اچھی اچھی اچھی پیداوار ہوگی کیونکہ سمے سے بارش ہو رہی ہے تو ا اللہ تعالی بھی ان کو دیکھتا ہے کیونکہ کسان محنت کرتا ہے کیونکہ کسان کی کسان کی جو جو نئی کوئی نہیں سنتا ہے وہ اللہ تعالی سنتا ہے
وہ بھائی دیکھا ہے نا پہلے کیا تھا پہلے اتنی گرمی وغیرہ نہیں پڑتی تھی بھائی اب کیا ہے گرمی وغیرہ بہت تیز پڑنے لگی ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ کیا ہے کم لوگ ہیں جو پیڑ پودوں کو وغیرہ کو کاٹتے رہتے ہیں تو بھائی گرمی وغیرہ بڑھتی رہتی ہے بھائی اور بھائی وس بھی دھا جائے نا جو پیڑ پودے کٹے جائیںے تو بائی تاپمان وغیرہ کتنا ادھک ہو جاتا ہے بھائی گرمی وغیرہ تو کبھی کبھی تو ایسا لگ کئی لگ بیمار وغیرہ بھی ہو گئے ہیں ہاسپٹل وغیرہ چھک ب رہ ہیں بھائی کس ٹائم
ہاں تو مطلب ہے نا جیس ہمارےک میں ہمارے ملک میں کیونکہ پیڑوں کو کاٹنا نہیں چاہیے جش عبارش
اچ
کہ اتنی جو گرمی پڑتی اس میں راحت ملے اور اور ہمارے کو ہمارے کو اچھی ہوا ملے ا اچھی مطلب پرکرتی اچھی لگے چیز کو س سر جیسے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحی کہا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو پہل پہلے کیا تھا کہ پہلے اتنی گرمی وغیرہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ پیڑ وغیرہ زیادہ تھے وھائی اور پیڑ وغیرہ زیادہ تھے تو پہلے لائٹر وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتی تو ہمارے پہلے کے بڑے بزرگ لوگ تھے نا بھائی وہ پیڑوں کے نیچے اپنا پورا جیون گزار لیا بھائی اور وہ کہ اب بھی بولتے ہیں کہ پتہ اب تو اتنی گرمی وغیرہ پڑ رہی ہے کہ کہ اب تو رہا بھی نہیں جاتا بغیر کولر اور پنکھوں وغیرہ بھائی
ہاں وہ تو ہے نا اسی لیے تو ہے نا مطلب ہے نا جیسے پرت ترکتی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے بھائی جان اور ان پہ جو بڑے بڑے جو اپنے جو امراؤ ہے جو اپنے جو سیاست پہ اعلی کمان بیٹھے نواب بڑے بڑے تو ان کو بھی ایے پرکرتی کے ساتھ
نہیں کرنا سلواڑ دیں گے اور پھر ا ان کو اللہ تعالی مہربانی نہیں کریں
ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے کہ لوگ اپنے چند سوارھ کے لیے پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں پہلے تو کاٹ دیتے ہیں اور بعد میں بھی پچتانا پڑتا ہے جیسے گاؤں میں کیا تھا تو پہلے پرتیک گھر کے پاس پیڑ ہوا کرتا تھا جو پیڑ ہوا کرتا تھا اس کی چھاؤ سے پورا مکان ٹھنڈا رہتا تھا ابھی کیا ہے بھائی وہ پیڑ وغیرہ کاٹ دیتے ہیں تو اب ٹھنڈا وغیرہ نہیں رہتا تو بھائی وہاں پر اتنی بھینکر گرمی پڑتی ہے کہ بھائی وہ ایک منٹ بھی نہیں رہا جاتا مکانوں میں بھی
ہاں تو ان کو پرکتی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیڑ پیڑوں کو کاٹنا نہیں چاہیے کیونکہ پیڑ کاٹنے سے پیڑ کاٹنے سے ہمارا سوچھ وااتاورن دشت ہومل ہو جاتا ہے اور جو ہماری جو گند جو وشیلی گیسیں ہیں ان کو اوشوشت کرتے ہیں بھائی جان تو ان کو وشیش طور سے دھیان دینا چاہیے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا وسے بھی بھائی دیکا جائے نا جو اس اسکول کالج وغیرہ ہوتی ہیں نا کالج جو فیکٹریاں وغیرہ لگانے کے لیے جو جنگل جنگلوں کو پورا کو کاٹ دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جو پچی وغیرہ جو جنگلی جانور وغیرہ ہیں نا بھائی ان کا گھر وغیرہ اجڑ جاتا ہے وہی تو بھائی ان کا گھر ہوتا ہے ہم انہیں کے گھر کو اجاڑ دیں تو بھائی وہ بھی بھٹکتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بھائی جو جنگلی جانور خطرناک ہوتے ہیں نا وہ گاؤں کی اور گھس جاتے ہیں تو گاؤں کی اور گھس جاتے ہیں تو کئی حادثے ہوئے ہیں بھائی
ہاں وہ تو ہے ہی کیونکہ آپ پرکتی کے ساتھ کھیلو گے تو پرکتی تو اپنے پاس آئے گی نا کیونکہ وہ ان کے لیے جو سادار ساائےدار فیڑ تھے ان کے ان پہ وہ کھیلتے کودتے تھے رہتے تھے تھے تو ان کو کاٹیں گے تو وہ تو گاں مطلب گاؤں میں آئیں گے شہر میں آ جائیں گے
ہاں بھائی پہلے کیا تھا پہلے کیا تھا جب شام کے ٹائم جو شام شام ہوتی تھا شام ہوتی تھی تب کیا تھا پچیوں کی چ چاٹ سے ایسا لگتا تھا جو آسمان میں جو قطاریں بن کر پچی وغیرہ اٹھتے تھے ایک لائن میں تو کتنا اچھا لگتا تھا اب کیاے وہ پچی وغیرہ دکھتے نہیں کیونکہ ان کا جو جو رہنے کا جنگ جان جنگل تھا وہ وہ نشٹ ہو گیا ہے اب کیا ہے وہ لائٹ کے جو کھمبے وغیرہ ہے نا بھائی ان سے ان پر بیٹھتے ہیں تو کئیوں کا موت ہو گئی ہے بھائی پچھی وغیرہ دن پرتی دن گھٹتے جا رہے ہیں بھائی
وہ تو ہے ہی بھائی جان کیونکہ پرکتی کے ساتھ کلوا نہیں کرنا چاہیے اور اور جیس ہم جیسے اللہ تعالی جیسے ہم جیسے ہماری جیسے مسجد ہے ہم جیسے بڑے بڑے مولانا ہیں تو ان کو بھی ان چیزوں پہ سبھی کو ہمارے ملک میں ہمارے جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو گائیڈینس کرنا چاہیے جیسے بڑے بڑے مدرس ہیں تو ان پہ ہے نا بچوں کو یہ شکشا دلانی چاہیے کہ پرکتی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے اور اور پیڈ پیڑ لگائےیں اور پیڑوں کی رکشا کرے تاکہ ہماریے کو اچھی اچھی مطلب جو ہوا ملے اور اچھا ماحول رہے گا تو اچھی برسات ہوتی ہے کیونکہ جہاں پہ بھائی ج نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اھکر زیادہ ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ بارش
ہاں بھائی وہ تو ہے بھائی دیکھا جائے کہ اب کیا آئے کہ بھائی اب کیا آئے کہ پیڑ پودے تو ہے ن ہی جب ہم نے پرکرتی کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر دیا ہے تو پرکرتی بھی تو بھائی ہم سے بدلا لے گی
جچ
کیوںکہ وہ بھی بارش وغیرہ ٹائم پر نہیں دیتی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو فصلیں وغیرہ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تب تو بھائی پانی وغیرہ پڑتا نہیں ہے اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے جب کسان وغیرہ اسے اکٹھا کر لیتے ہیں تو بائی تب بارش ہوتی ہے جو کسانوں کی فصل کو پوری طرح سے برباد کر دیتا ہے بھائی بارش
ہاں تو یہ مطلب یہی تو بات ہے کیونکہ آپ ان کو کیا جیسے ہم پرکتی کے سھ کھلواڑ کریں گے تو اللہ تعالی ان کو معاف نہیں کرے گا اور وہ الٹا الٹا چلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اسی لیے ہے نا اسی لیے تو آج کل کے جب پہے کا دور ایسا تھا تھا کہ سمے پہ بارش ہوتی تھی سمے پہ فصلیں اگتی تھی آج کا دور ایسا ہو گیا کہ انشچت جیسے ابھی مانسون نہیں ہے مانسون سن کے بھی نئی بارش ہو رہی ہے انشچت کال ہو رہا ہے تو ان پہ وشیش طور سے دھیان دینا چاہیے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا اور ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو اب کیا ہے کہ لوگ جو جو مکان وغیرہ ہے نا بھائی وہ دو تین منزلہ بناتے رہے جا رہے ہیں بولیے
آپ نے بتاؤ گا پہلے کا دور ایسا تھا کہ پہلے کا دور ایسا تھا تھا کہ گرمی بھی بہت تیز پڑتی تھی پھر بھی لوگوں کو ٹیبل رہتا تھا آج کا دور لوگ باگ پنکھے میں رہتے ہیں کولر میں رہتے ہیں اے سی میں رہتے ہیں پھر بھی پھر بھی مطلب جیسے اگنی کی جیسے اگنی کی تپت ہوتی ہے نا ویسے پت ہونا اسٹارٹ ہو گئی پھر بھی ٹھنڈک نہیں ہے تو یہ آپ ایسی چیز ایسی چیز ہونا
اور ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جو مکان وغیرہ دو تین منزلا وغیرہ بناتے ہیں نا تو اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے بھائی کہ جو رہنے والے لوگ ہیں نا بہت زیادہ گرمی تو بھائی زکان لائٹ وغیرہ نہیں آتی تو بھائی اتنی سٹیوں میں تو اتنا ہڑکمپ مچ جاتا ہے بھائی ایک دن رہنا بھی دلمھ پچ جاتا ہے اور گؤں میں کیا ہے پھر بھی بھائی چھت پر بیٹھ کر جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے سکتے ہیں اور یہ شہروں میں کیا ہے کہ جو فیکٹریاں وغیرہ لگی رہتی ہیں تو ان سے دھواں وغیرہ نکل رہتا ہے اور پردوشن وغیرہ زیادہ پھیلتا ہے بھائی
وہ تو ہوائی بھائی جان کیا آپ نے کیا فرمایا بھائی جان بہت اچھا فرمایا کیونکہ پرکتی پرکتی کے ساتھ کھلواڑ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آج کل پانی بھی اب ہم شدھ پانی کی باتیں کریں تو پہلے کیا پانی جسے ہم کنویں سے پانی پیتے تھے وہ شدھ ہوتا تھا ان سے پاچن کریا بھی ٹھیک رہتی تھی آج کل آپ آرو کا پانی پیتے ہیں پھر بھی پھر بھی سوچھ پانی نہیں ہے
پھر بھی ہم دی ہم پرتیک بندہ یا ہمارا بھائی ہم بھی پیڑ لگائےیں تو بھائی پھر بھی پہلے جیسی پرکتی لوٹ کے آ سکتی ہے اور پھر بھی بارش وغیرہ ٹائم پر ہوگی بھائی بھائی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیڑ لگا دی اسے پانی وغیرہ اور جو نارائن جو اس کی کیئر وغیرہ نہیں کی تو بھائی پھر کیا فائد ہے پیڑ لگانے سے ہم جب پیڑ وغیرہ لگائیں تو اس کی لڑائی گڑائی کریں اور پانی وغیرہ ٹائم سے دیں تو بھائی پھر بھی ہماری پرکرتی پہلے جیسے لوٹ آئے گی اور بارش وغیرہ ٹائم سے ہوگی بھائی اور گرمی وغیرہ بھی نہیں پڑے گی بھائی
آپ سے گفتگو کر کے بھائی جان بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے بھائی جان بہت اچھا لگا اور ہم پھر آپ سے پھر آپ سے گفگپ کریں گے بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان اللہ حافظ